امبال کی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
اور بتائیں سب خیریت
ہاں بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے الحمد اللہ آپ بتائیے آپ کیسے ہو
بس یہاں بھی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہیں آپ بتائیں وہاں پہ سب ٹھیک ہے
جی بس اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں باجی بس بچے جو ہیں آج کل جو ہے اسکول والے ہیں کتابوں کی جگہ ہاتھوں میں فون پکڑا دیتے ہیں اور کبھی بھی شروع کر دیتے ہیں آن لائن کلاس شروع کر دیتے ہیں اور یہ آن لائن کے چکر میں نا بچے کتابیں پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں
بالکل درست فرمایا وہی ہے نا آج کل دیکھو جس حساب سے تعلیم کا ہونا بچے کے لیے لازمی ہے اس حساب سے بچوں کے لیے فونوں کا ہونا بھی ضروری ہو گیا ہے کہ بنا فون کے ان کا کام ہی نہیں ہوتا ہے آج کل
جی جی باجی لیکن آپ یہ دیکھیے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ پتا ہے آن لائن بیٹھ جاتا تے ہیں فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں اتنے سارے لیپ ٹاپ وغیرہ ان کے خرچے کتنے بڑھ جاتے تے ہیں انٹرنیٹ کا خرچا بجلی کا خرچا ہر چیز اس کا خرچہ یہ ہے دیکھیے پیسے ضائع کرنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے
بالکل بالکل وہی دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے کے معاشرے میں کیا ہوتا تھا اپنی کتابوں سے کم سے کم سادھنوں سے پڑھائیاں ہوتی تھیں لیکن آج کے زمانے میں جس حساب سے تعلیم کی اہمیت ہے اس حساب سے روز کچھ نہ کچھ نیا چاہیے ہو اسکول میں جاؤ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہم پڑھاتے ہیں تو اس کو ہر دن کبھی کچھ چاہیے کبھی کچھ چاہیے کبھی کچھ چاہیے مطلب خرچے اتنے ہو چکے ہیں جس حساب سے اتنی کمائی نہیں ہوتی اتنا خرچہ ہے
جی جی باجی پر دیکھیے اگر بچہ جو ہے اگر اسکول جاتا ہے تو اس کا جو ہے صبح کا روٹین بنا رہتا ہے وہ اٹھتا ہے صبح اپنے سمے پہ اور وقت سے اسکول جاتا ہے وقت سے آتا ہے کھاتا ہے اسکول میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے دوستی کرتا ہے کافی ساری چیزیں سیکھتا ہے اور دیکھو کتاب پڑھتے وقت جو ہے توجہ زیادہ ہوتی ہے اسکول میں جاتا ہے ایک ماحول ملتا ہے اس کو اس ماحول میں وہ اچھا برا پہچانتا ہے اٹھنا بیٹھ نا اس کا چلنا اس کی ایکسرسائز یوگا سب کچھ ہوتا ہے اس کا کھانا بھی ہزم ہوتا ہے
جی جی جی بے شک وہی ہے نا دیکھو جب بچے اسکول جاتا ہے نا تو اس کو ماحول ملتا ہے جیسے ہم گھر میں اس کو اچھا ماحول دیتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کو اچھے سے پیمپر کرتے ہیں ویسے اسکول میں ایک ٹیچر ہوتی ہے طلباء کو اچھے سے پڑھا تی ہے سمجھاتی ہے پیار سے تو بچے کو وہ ماحول ملتا ہے کی اس حساب سے کافی بچے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے
جی جی باجی اب دیکھیے بک ریڈنگ کے کتنے فائدے ہو جاتے ہیں اگر بچہ کتاب پڑھنا سیکھ تا ہے تو ایک بھشا سیکھتا ہے اسے اکشروں کی پہچان ہوتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کی یے کون سی بھاشا ہے آن لائن میں تو وہ صرف سنتا ہے اور اس کو کا دھیان اتنا بھٹکتا ہے کتاب پڑھنے سے تو دیکھ کھو وقت کو کتنی توجہ زیادہ دی جاتی ہے اس کا کونسن ٹریشن بڑھتا ہے انسان آرام سے سوچ وچار کر سکتا ہے بچوں کے سوچنے کی شکتی بڑھتی ہے دیکو قرانی آ قرآن اور دینی کتابیں پڑھنے کی بھی پرانی اور برکت والی روایت ہے ہمارے یہاں تو وہ تو پڑھنے کے بعد ہی سیکھی جاتی ہے
جی جی وہی دیکھو اگر بچہ ایک چھوٹی سی کتاب لے کے بیٹھتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو نئے نئے الفاظ سیکھے گا تو الت الگ بہتر ہوتا ہے نہیں نہیں جانکاریا اپ مل تی ہے شبدوں کی پہچان ہوگی پھر دھیرے دھیرے اسے بولنا سیکھے گا اب کیا ہوتا اگر ہم وہی چیز فون میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی آ رہی ہے کوئی الفاظ درست نہیں ہو رہا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ہم وہ سیدھے طریقے سے پوچھ نہیں پائیں گے اس میں ہمیں یے رہتا ہے کی یے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے سامنے اگر ہمارے ٹیچر ہے تو ہم آرام سے یا استاد ہے تو اس سے پوچھ لیا یا گھر میں کوئی ہے تو پوچھ لیا ایسے ہوتا ہے
جی دیکھیے بچہ اسکرین سے جتنا دور رہے گا اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں ذہن اور سکون کو کتنا سکون ملتا ہے کتاب پڑھنے سے صبر اور گہرا مطلاع سے کی عادت بھی بنتی ہے اسے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی عادت بڑتی ہے بچہ نوٹس لیتا ہے بناتا ہے اسے لکھنا آتا ہے
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے
کہتے ہیں اس کے ذہن پے جو ہے اثر پڑتا ہے کتابوں میں جو وہ پڑتا ہے وہ امیجن کرتا ہے وہ اپنی ہی اپنے ذہن میں دنیا بنا لیتا ہے
بالکل بالکل کیونکی دیکھو جب ہم خود چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں اپنے گھر میں امی ابو نئی نئی کتابیں لا کے دیتے تھے نا تو ہم اتنی خوشی ہوتی تھی کتابوں کی کہانیاں ہم ایسے پڑھتے تھے جیسے ہم ریئل میں اس کو محسوس کر رہے ہیں ہمارے آس یے چیزیں ساری ہمارے سامنے ہے تو جو چیزیں ہم پڑتے تھے نا وہ ہم امیجن کرتے تھے تو ہمیں لگ تا تھا کہ ہاں ہماری اچھی پڑھائی ہو رہی اب کیا ہوتا ہے اب جیسے ہمیں چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے چلو اس پے سمج میں نہیں آ رہی دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں تو وہ ماحول ہی نہیں بن پاتا پڑھائی کا
جی جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں باجی آپ دیکھیے اب یے بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ دے دیا گیا ہے جس پر ہم زیادہ یے بچوں کے لیے دھیان کے لیے کتنے خطرناک ہیں اور ہم بچوں پے اتنا دھیان بھی نہیں دے پاتے ہیں دیکھیے اور استغفر اللہ بچے جو ہیں اس پہ کتنی غلط غلط چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں ہر آن لائن معلومات صحیح نہیں ہوتی ہے اس لیے بھروسے مند بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس پہ اتنا بھروسہ کر سکیں زیادہ اسکرین ٹائم دیکھ بچے کی صحت پہ کتنا اثر ڈال رہا ہے
جی جی وہی یہ دیکھو بچے کو اگر آن لائن پڑھائی کرانی بھی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بچہ اگر ہماری نگرانی میں ہے تو ہم اس کا دھیان رکھیں اس کو کم سے کم فون استعمال کرنے کے لیے کریں اور اپنے ساتھ بیٹھا کے کام کرائیں کیونکہ بچہ چنچل ہوتا ہے اس کا ذہن ابھی یہاں آئے کل وہاں آئے تو جب ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کا دھیان صحیح رہتا ہے وہ پڑھنے میں دھیان بھی دیتا ہے اس چیزیں سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا
جی جی زور بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ بچے کے اوپر جو ہے بچہ کہا گیا ہے ہمارے قران ے پاک میں تو بچہ کچی مٹی کی طرح ہے اس کو جیسے ڈھالو وہ ویسے ہی ڈھل جاتا ہے ہمیں بچے کی تعلیم اس کے علم کے لیے اس پہلے شروع سے ہی محنت کروانے کی عادت ڈالنی پڑے گی لیکن جو ہے آج کل آ کل کا ماحول کچھ اس طریقے کا ہو گیا ہے کبھی کہتے ہیں اتنی آلودگی پھیل گئی ہے ہواؤ کے اندر کہ بچوں کو گھر کے اندر رکھو کبھی کہتے ہیں کہ ٹھنڈ زیادہ ہے تو بچوں کو گھر کے اندر رکھو تو جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی پر بہت فرق پڑنے لگا ہے
بالکل بالکل یہ تو ہے ہی لیکن بچوں کو نا کوشش کرنی چاہیے نئی نئی چھوٹی چھوٹی بکس لا کے دیں ان کو پڑھنے کے لیے زیادہ کریں فونوں سے دور رکھیں کیونکہ جتنا وہ آف لائن پڑھتے ہیں آن لائن سے بہتر ان کا ذہن صاف ہوتا ہے نئی نئی چیزیں سمجھنے کو دیکھنے کو اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھایا ان کو باہر لے کے جاؤ اس کے بارے میں جان تو بچہ نئی نئی چیزیں نا جلدی کیچ کرتا ہے
جی جی باجی دیکھیے ہمیں اسلام تو یہی سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے ہر مسلمان کا پر فرض ہے اگر ہم بچے کو نیا علم دلواتے ہیں اس لیے چاہے کتاب سے پڑھائی ہو یا آن لائن اگر مقصد فائدے مند علم حاصل کرنا ہے نا اور دین کو سمجھنا اور اپنی زندگی بہتر بنانا ہے تو دونوں جائز ہیں اور مفید ہیں پر دیکھی جائے گی عمر کس عمر کے حساب سے کیا چیز دی جائے چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ہمیں
کہ ہمیں اپنی عمر کے حساب سے اپنے اس کے اس کے حساب سے جس حساب سے ہماری روچی ہے سوچ ہے بچہ کس حساب سے اچ چیزوں کو سمجھ پا رہا ہیں اس کو اگر اسی اسے سمجھایا جائے پڑھایا جائے اس کو علم کی تب جانکاری دی جائے تو بچہ نا جلدی سمجھتا ہے اگر ہم سوچیں کہ نہیں ہم اسے اپنے لیول کا پڑھائیں گے اور بچہ چھوٹا ہے تو وہ کہاں ہی سمجھ پائے گا اس کو
جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں باجی آپ دیکھیے گہری پڑھائی اور یاد رکھنے کے لیے تو کتاب کا اس استعمال ہی بےشک بہتر ہوتا ہے اور جلدی معلومات ریسرچ اور دینی ریسورس کے لیے آن لائن ریڈنگ کا استعمال بہتر ہے آن لائن پڑھتے وقت صرف بھروس مند اسلامک ویب سائٹ ایپس اور الله تعالی کے علماء کی بات کری جائے نا تو ہی مطلب اسی کو ترجی دی جانی چاہیے وقت کی حفاظت کرنا اور غیر ضروری اسکالنگ سے بچوں کو بچانا ہم لگوں کی ذمہ داری یہ ہے اصلی والدان کا فرض تو تبھی نبھایا جائے گا نا باجی جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے یں گے بچوں کو بتائیں گے کہ اس عمر میں ان کے لیے کتابیں زیادہ مناسب ہیں آن لائن کی عمر جب آئے گی ہم ان کو آن لائن سکھا دیں گے
جی جی جی جی
تو یہی ہے کی بچے کو جو ہے ان ساری چیزوں کی اہمیت بتانا کی فائدے مند علم کیا ہے کتابیں میں گہرا علم اور توجہ دیتی ہیں بچوں کو کتاب پڑھنے کی آدت ڈلوانا ایک بھاشا کو سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے
بالکل بالکل کیونکی ایسا نہیں ہے کی مطلب ایک بھاشا کو آپ آسانی سے فون پے یا آن لائن پڑھ سکتے ہو کیونکی اگر ہمیں کسی کے بارے میں تعلیم حاصل کرنی سب سے زیادہ ضروری ہوتا اس کے بارے میں پہلے پڑھنا اس کو سمجھنا سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں روزمرہ کی لائف میں اس کو استعمال کرنا کیو کی جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اپنی زندگی میں استعمال نہیں کریں گے تو وہ چیز ہم نہیں سیکھ پائیں گے اگر ہم سوچتے ہیں کی نہیں آج ہم نے آن لائن یے دیک یا کل اس کے بارے میں یے جانکاری آصل کریں گے تو وہ نہ تو تر مکمل طریقے سےاپ نے علم حاصل کرا ہے نہ ہی آپ کو کوئی جانکاری حاصل ہوئی ہے آدھا دھورا گیان ہو گیا وہ
جی جی باجی اس کا تو سارا کا سارا دارومدار ہے نا وہ ہم پے ہی آ جاتا ہے کی بچوں کو اچھا ہم سب کچھ رہا دکھائے الله کی راہ میں رکھ کھے انہیں الله کی نیمتے ہیں ان کو ان تک پہنچے انہیں سمجھ آئے کی جو ایک علم حاصل کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے اور قرآن میں تو ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمیں ہر طریقے کا ہے علم حاصل کرنا چاہیے جو جائز ہو تو بچوں کو کتاب پڑھنا ان کے ساتھ
چلو بس کوشش کرتے ہیں کی بچوں پے دھیان رکھیں ان کو اچھے سے پڑھائیں اور آف لائن کے ذریعے آن لائن نہ کریں تاکی بچہ کتابوں کے ذریعے زیادہ بہتر سمجھ سکے
جی باجی آپ سے بات کر کے بہت
چلو مجھے مجھے بھی آپ سے بات کر کے لگا انشاء اللہ ضرور اللہ حافظ